بھائی جان کیسے ہو بھائی جان
میں الحمد للہ ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں
ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی آ رہی ہے ا میری آ رہی ہے آپ تھوڑی اونچی آواز میں بات کریں آپ کو ہر ٹائم پہ بتانا پڑتا ہے
جی جی میں تھوڑی اونچی آواز میں بات کرتا
آپ بالکل اپنا فون سامنے رکھے سامنے نہیں کان پہ رکھے اور بات کری
جی جی جی جی جی جی اور بڑھیا سب بڑھیا آپ کی صحت بڑھیا ہے ہیلو
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
ہیلو
ہاں آب آ رہی ہے
میں بول رہا ہوں آپ کی صحت ٹھیک ہے بائی چانس
ٹھیک ہے لیکن اب پھر سے گئی آواز ہیلو ہیلو
جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں مح ہیلو صاحب
یار آپ کیا کر رہے ہو
میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی ونون کیا کر رہا ہوں
یار اب آ رہی ہے آواز تو بات ہی نہیں کر رہا ہے
اب آ رہی ہے آواز
ہاں آب آ رہی ہیں
جی ہمیں آج آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی اور میرا بچہ جو ہے وہ کیٹ اگزام کی پریپریشن کر رہا ہے
جی
جی جی جی جی جی اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا آپ مجھے تھوڑی سی اس میں ضروریات پیش کریں گے
دیکھیے کیٹ امتحان کی اہمیت اور تیاری کا سفر ایک ہمارے ہندوستان کا ایک بہت اہم داخلہ امتحان ہے جو کیٹ ہے اور یہ بہترین اداروں میں ایم بی اے کے لیے لیا جاتا ہے
جی جی جی جی
اس مضمون میں بیاں کرے کہ کیٹ کا مقصد کیا ہے تو کیڈ کا مقصد
جیسے کہ میں نے بولا آپ کو ایم بی اے کی جو انٹرنس اگزامس ہوتے ہیں مختلف قسم کے ادارے جو ہو ہیں جہاں پہ ایم بی اے کرایا جاتا ہے جو بے حد چن کو اعلآ درجے کے جو طالب طالبا جو ہوتے ہیں وہ وہیں پہ پڑھتے ہیں کیڈ کے تھرو اور اس کی تیاری بہت ہی سخت مانی جاتی ہیں بہت پیچھی دتری سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور ہاںاں اگر وقت کی بات کی جائے تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ایک انسان سے انسان کے لیے اور بعض افراد کوئی چھ مہینوں میں کوئی ایک سال میں یا کوئی تین مہینوں میں بھی نکالتا ہے
جی جی بالکل بہترین کہا آپ نے مجھے بتائیے اگر کوئی انسان کیٹ کی پریپریشن کرے اگر اس کا کیٹ نکل بھی جائے تو اس سے کیا ہمیں ملتا ہے کورس ملتا ہے کیا پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس سے
تو اگر کیٹ کی اگزام امتحان کی بات کرے تو کیڈ سے ہمیں ایم بی اے کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے کہ میں نے بولا اعلی درجے کے اداروں میں جیسے کہ بہت سارے آئی آئی ایمز ہوتے ہیں جن کو انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کہا جاتا ہے تو اس میں بھی بھی مختلف قسم کے اسپیشلزیشن ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی انسان ایچ آر میں کرے یا اگر کوئی انسان مارکیٹنگ میں کرے یا اگر کوئی انسان کنسلٹنگ میں کرے تو بہت مختلف قسم کے وہاں پہ ادارے ہوتے ہیں جو ان میں طالبہ کر سکتا ہے
جی جی بالکل میں نے ایک آدمی سے پوچھا تھا اس نے ایم بی اے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے ایم بی اے کرنے کے فوائد اور روزگار کے موقعے بھی فراہم کیے مجھے لگتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایم بی اے ایسی تعلیمی سنعت ہے جو قیادت اور تجارت اور انتظامی سرگرمیوں کو مضبوط بناتی ہے اور ایم بی اے ایک بہت اچھا اور بہت بہترین کورس ہے اور اس مضمون میں واضح کرنے کے لئے ای بی ایم بی اے کرنے کے بعد کس قسم کا روزگار کے موقعے پیدا ہوتے ہیں مختلف شعبوں میں اس کی قدر کیوں کی جاتی ہے اسی وجہ سے میں یہ اسی وجہ سے یہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ اس کا کردار اور اس کی اہمیت بہت وسیع ہے کیونکہ اگر کیونکہ اگر اس کی بات کی جائے اس کے اگر ایم بی اے کر کے کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے کمپنیز میں جاب آفر آفر ہوتا ہے جاب آفر بہت اچھا ہوتا ہے بیس سے پچاس لاکھ تک کی نوکری بھی فراہم ہوتی ہے
بالکل بالکل
جی جی اپ اس میں تھوڑا سا اور
تو اگر بات کی جائے کیٹ امتحان کی تیاری تو کیٹ کی تیاری صرف کتابیں پڑھنے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ایک کہہ سکتے ہیں مکمل سفر ہوتا ہے جہاں طالب علم کو روزانہ مطالعہ سوالات کی مشق اور وقت کی درست تقسیم پر توجہ دینی پڑتی ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے اس موضوع میں آ جو میں بولنا چاہوں گا وہ ہے کہ ہمیں وقت کا دھیان رکھنا چاہیے جس حساب سے ہماری ا کیپیسٹی جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں ہ اس ایگزام اس امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت کے ساتھ ریویژن کرنا چاہیے دوبارہ سے پڑھنا چاہیے کوشچن پریکٹس کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ایگزامز یا موک ٹیسٹس جنہیں کہتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے
جی جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے مجھے بتائیے کہ کیا یہ کیٹ جو ایگزام جو ہے یہ ایم بی بی ایس اور باقی کورسز سے کتنا مختلف ہے کتنا الگ ہے
دیکھیے اگر بات کری جائے ایم بی بی ایس کی جس کو نیٹ سے ا تو دیا جاتا ہے جو ایم بی بی ایس ایک ڈگری ہے جس سے ایک انسان ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو کیٹ اس کے برعکس بہت ہی الگ ہے کیٹ میں انسان پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے اور نیٹ کے دوارا ہم ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو حالانکہ کیٹ کے لیے ہر کوئی ایلیجیبل ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان کیڈ دے سکتا ہے چاہے جس نے ایم بی بی ایس سی کیوں نہ کیا ہو یا کوئی آرٹس بیک گراؤنڈ سے ہیں یا کوئی دوسرے مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ ہر کوئی انسان کیٹ امتحان دے سکتا ہے
جی جی جی میرے بچے نے جو اس نے دو بار نیٹ کا ایگزام دیا وہ ب ترین لحاظ سے فیل ہوا مجھے یہ خیالات آتے ہیں کہ وہ کیڈ بھی نہیں نکال سکتا اس کے بارے میں مجھے یہ سوچ کر تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ وہ بدترین اولاد ہے میری لیکن وہ پڑھائی میں تھوڑا بہت اچھا بھی ہے اور تھوڑا بہت پڑھائی بھی کرتا ہے لیکن نیٹ کے دوران پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا وہ تھوڑا سا بھٹک گیا
دیکھیے اس میں انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے دیکھیے چوبیس لاکھ بچے طالبا نیٹ کی تیاری کرتے ہیں ان میں کچھ چند لاکھ بچے ہی جو ہے وہ ڈ ڈٹر بنتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے لائق ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے سارے پہ ا فضول ہیں ان کا کچھ کام نہیں ہے تو مختلف قسم کے جو ہیں ایگزامز ہوتے ہیں یا بزنسز ہوتے ہیں یا کچھ کام کاج ہوتا ہے تو انسان اسی کے اکارڈنگ اپنا دیکھ سکتا ہے بات کرنا چاہوں گا ایم بی اے کی اہمیت اور فوائد
جی جی جی
ایم بی اے دنیا بھر میں ایک مقبول تعلیمی پروگرام ہیں جو ت چ عرت انتظام اور قیادت کی صلاحیتوں کو مضبوط بناتا ہے یہ صرف کتابی علم نہیں دیتا بلکہ مسائل حل کرنے فیصلے کرنے اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے ایم بی اے کے دوران طلبا اصل تجارتی مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے بنیاد پر بہتر حکمت عملی تیار کرنا سیکھتے ہیں اس ڈگری کے بعد بین الاقوامی اداروں صنعتی اداروں اور نئے تجارتی اداروں میں روزگار کے واسی وسیع موقعے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایم بی فرد کی شخصی اعتماد گفتگو کی صلاحیت اور قیادتی خوبیوں کو بھی نکھارتا ہے جو ہر پیشے میں قیمتی سمجھی جاتی ہے شکریہ
جی جی بالکل اچھا کہا آپ نے میں مجھے لگتا ہے میرے بچے کو حوصلہ اور مسلسل محنت کا کردار اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے کیٹ ایک مشکل امتحان ضرور ہے مگر ناممکن تو نہیں ہے نا اسی اسی مضمون کے بیان کرنے کی تیاری کے دوران ناکامی تھکان اور مایوسی کا سامنا کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ میں اس کو سکھا دوں گا اور مسلسل محنت خدا اتمادی صبر اور اپنی کامز کمزوری پر کام کرنے کی اہمیت کو مسائلوں کے ساتھ واضح کرنا وہ بھی سکھا دوں گا اور مجھے لگتا ہے آپ سے بات کر کے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیٹ کس لیول کا ایگزام ہے اور کس طرح اس کی محنت اور کس طریقے سے اس کی محنت کی جا سکتی ہے تو میں اپنے بچے کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ اس کی محنت کرے آپ اس پہ فوکس کرے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگ آپ سے گفتگو کر
بالکل بالکل آپ سے بھی بات کر کے بےحد اچھا لگا
اور اپ کو اللہ تعالی بہت خوشیوں سے نوازے السلام علیکم
آپ کو بھی ہم اللہ حافظ